سمج
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ بھائی جناب ٹھیک ہو
ہاں بھائی جان میں ٹھیک ہوں آپ کیسے ہو آپ ٹھیک ہو
اگر نہیں شکر اللہ تعالی کا میں بھی ہوں اپ کے گھر میں سب ٹھیک ہے فار ایک
ہاں بھائی جان میرے گھر پہ بھی سبھی ٹھیک ہے تو آپ کے گھر پہ سبھی کیسے ہیں
جی شکر اللہ تعالی کا سب ٹھیک ہے اور سنائیں اپ کیا کر رہے ہیں میں اس
ہاں بھائی جان میں بیٹھائی ہوں تو میں نے سوچا آپ سے ہی بات کرتی ہے کچھ جیان حاصل کر دیا جائے
جی بھائی جان تو کس چیز کے بارے میں بات کرنا چاہتے
ہاں بھائی جان اگر میں آپ کو کہہ دوں کہ آج کل کیا ہوتا ہے کہ لوگ بہت ہی کم سوتے ہیں تو میں اس نیند کتنی مطلب کہ ضروری ہے ہمارے لیے ہے نا
جی بھائی جان بالکل صحیح کہا آپ نے
تو میرے بھائی کیا ہے کہ نیند اللہ تعالی کی بہت ہی بڑی نعمت ہے جس طرح ہمیں کھانا ایک ایک لیٹا مطلب کہ پانی اور ہوا کی ضرورت ہوتی ہے اسی طرح اچھی نیند بھی ہماری زندگی کا بہت ضروری حصہ ہے اگر انسان پوری لکن نیند نہ لے تو اس کا جسم اور دماغ دونوں تھک جاتے ہیں اس لیے کہتے ہیں کہ صحت ہی سب کچھ ہے تو اچیند ہمارے دماغ کو آرام دیتی ہے جب ہم سوتے ہیں تو ہمارا دماغ دن بھر کی معلومات کو بہتر طریقے سے یاد رکھتا ہے اسی وجہ سے اسٹوڈینٹس کو روزانہ پوری نیند لینی چاہیے اگر کوئی اسٹوڈینٹ رات بھر مطلب کہ جاگتا ہے جاگتا رہے تو اسے پڑھائی سمجھ اور یاد رکھنے میں بہت ہی مشکلات ہوتی ہے تو نیند ہمارے جسم کو کو بھی مطلب کہ طاقت دیتی ہے دن بھر کام کرنے کے بعد ہمارا جس تھک جاتا ہے رات کی اچھی نیند سے تھکان دور ہوتی ہے اور صبح ہم تازہ دم اٹھتے ہیں اور پھر ہم اپنا کام زیادہ اچھی طریقے سے کرتے ہیں ہے نا
جی بھائی جان اگر ہم دیکے تو نیم جو ہے ہمارے دای صحت کے لیے اتنی ہی ضروری ہے جتنا کہ کھانا پینا ایک اچھی اور گری بنا انسان کا دماغ اور جسم صحیح کام نہیں کر سکتا ڈمااکیسٹ دینا د ہر دن بھر کام کرنے کے بعد دما نیند دماغ کے لیے بہت زیادہ ضروری ہے انسان کا دماغ اس سےر ہو جاتا ہے ریسٹ ہو جاتا ہے یا ہم دیکھے تو انسان کی یادداش جو ہے وہ بہت زیادہ مضبط ہو جاتی ہے جو کچھ دن بھر ہیں یاد رکھتے ہیں نیند اس جانکاری کو دماغ میں پرماننٹلی اسٹور کر دی ہے یا ہم دیکھے تو اگر ہم کریں تو ہم ہمارا فوکس اور ہماری جو کنسنٹریشن ہے صحی نیند لینے کی وجہ سے بڑ جاتا ہے پڑھائی اور کام کرنے میں من لگتا ہے یا ہم دیکھیے تو نیند کی وجہ سے ہماری آلس تک دور ہو چکی ہے جیسے کہ ایک گہری نیند صبح اٹھنے پر انسان تر و تازہ اور تندرست محسوس کرتا ہے یہاں سر فیصلے لے سکتے چیز سے انسان کی جو ہے مطلب نیند کی وجہ سے انسان کی کریٹیوٹی بڑھ جاتی ہے کریٹیکل تھنکنگ بڑھ جاتی ہے انسان کو اگر کو کام کرنا ہو اس کے بارے میں سوچنا ہو تو اس کے لیے انسان کو ایک نیند کی ضرورت ہے پراپر نیند کی ضرورت ہے جی بھائی جان
ہاں بھائی جان تو اگر ہم کم نیند لیتے ہیں تو مطلب کہ بہت سے نقصانات ہو سکتے ہیں ہر وقت تھکان محسوس ہوتی ہے سر درد ہو سکتا ہے غصہ جلدی آتا ہے اور توجہ کم ہو جاتی ہے تو کبھی کبھی ملب کم نیند کی وجہ سے اسکول یا آفس میں غلطیاں بھی ہو جاتی ہے نیند ہماری کی صحت کو بہتر بناتی ہے جو لوگ روزانہ سات سے نو گھنٹے کی نیند لیتے ہیں وہ زیادہ ملک صحت مند رہتی ہے ان کا جسم بیماریوں کا مقابلہ بہتر طریقے سے کرتا ہے تو اسی لیے ڈاکٹر ٹرز بھی پوری نیند لینے کا مشورہ دیتے ہیں آج کل موبائل ف فونس اور سوشل میڈیا کی وجہ سے ل کہ بہت سے لوگ دیر رات تک مطلب کہ جاگتے رہتے ہیں یہ عادت صحت کے لیے اچھی نہیں سونے سے پہلے موبائل کا استعمال کم کرنا چاہے تاکہ نیند جلدی آئے اور اچھی آئے ہے نا بھائی جان تو آپ بھی بتائیے کچھ
جی اگر ہم دیکھیے جو ہے مطلب نیند ہے ہماری مطلب فزیکل ہیلتھ اور مینٹل ہیلتھ کے بھی ضروری ہے فزیکل ہیلتھ میں ہم دیک ہماری شریر کی سیلز جو ہے سو کے وقت ہمارے جسم مطلب ٹوٹی پوٹی پرانی سرز کو ریپیئر کرتا ہے پرانے ٹیشوز ریپیئر کر دیں اگر کہیں پہ کوئی خدا نہ خاصا زخم آیا ہو وہ نیند کی وجہ سے ریپیئر ہوتا یا ہم دیکھیے تو جو ہماری مسلس ہے باڈی کی جم میں محنت کرنی یا دن بھر کام کرنے کے بعد ایک اچھی نیند جو ہے وہ ہماری مسل کی گروتھ کو بڑھاتی ہے یہاں ہماری امیونٹی جو ہے بیماری سے لڑنے کی طاقت جو ہماری نیند ہماری مطلب جو امیونٹی ہے وہ بھی بوسٹ کرتی ہے یہاں ہم دیکھیے تو دل کی بیماریاں آج کل بہت زیادہ بڑھ رہی ہے اگر ہم صح اور پراپر طریقے سے تو دل کی صحت بھی بہتر ہو سکتی ہے یا موٹاپا آج کے جو زمانے میں موٹاپا ایک بہت بڑی مطلب جو بیماری بن چکی ہے اگر ہم صحیح طریقے سے پراپر پانچ آٹھ گھنٹے اچھے طریقے سے نیند کرے تو ہمارا موٹاپا لگتا ہے یا اگر ہم دیکھیں تو جو فیمیلس ہے ہماری ان میں ہارمونس کا امبیلنس آج کے زمانے میں بڑھ چکا ہے پی سی او ایس بڑھ رہا ہے پی سی او ڈی بڑ رہا ہے اگر وہ بھی صحیح طریقے سے پراپر طریقے سے اپنی نیند کو فالو کرے اپنی ڈیلی روٹین کو فالو کرے طریقے سے سوئے طریق طقے پہ اٹھے تو وہ بھی بیماریاں بھی دور ہو سکتی ہیں یا شوگر کنٹ ہمارا دور ہو سکتا ہے یہ مطلب ہماری جو انرجی ہے وہ بھی ریسٹور ہوتی ہے نیند کی وجہ سے جی بھائی جان
بھاجن آپ نے بہت ہی اچھی بات کی تو اچھی نیند کے لیے کچھ آسان عادتیں اپنانی چاہیے روز ایک ہی وقت پر سونا اور اٹھنا چاہیے سونے سے پہلے چائے یا کافی کم پینی چاہے میرے بائی تو مل کیا کمرہ صاف اور پرسکون ہونا چاہے تبھی اچھی نیند آئے گی اگر ہم ان باتوں پر عمل کریں تو ہمیں بہتر نیند ملے گی اور ہمیں مطلب کہ ایک ہی ٹائم پر اٹھنا اور سونا چاہے اس سے کیا ہوا کہ ہمارا جو نیند کا سائیکل ہے وہ اسٹیبل رہے گا نیند صرف اور اسی کے ساتھ ساتھ نیند صرف جسم کو ہی نہیں بلکہ دماغ کو بھی سکون دیتی ہے اگر ہم پش پریشانی جی رہے ہو اگر ہم ڈپریشن میں ہو تو جب ہم س ہوتے ہیں تو پ پھر صبح اٹھتے ہیں تو کہیں نہ کہیں بہت ہی کم ہو جاتا ہے وہ آپ کو تو پتا ہی ہوگا تو جب انسان پوری نیند لیتا ہے تو اس کا مزاج خوش گواہ رہتا ہے وہ زیادہ پرسکون اور خوش محسوس کرتا ہے اس سے گھر سکول اور دوستوں کے ساتھ بھی اچھے تعلقات رہتے تو آخر میں میں یہی کہنا چاہوں گا کہ نیند کو کبھی مل کے نظر انداز نہیں کرنا چاہے اچی می صحت مند زندگی کی بنیاد ہے اگر ہم روز پوری نیند لیں تو ہم صحت مند خوش اور کامیاب زندگی گزار سکتے
بالکل اگر آپ آج دیکھییں تو مطلب آج کل جو نوجان ہیں یا آج کل جو جنریشن ہے وہ موبائل فون کا راہ ہے استعمال کرتی ہے اس کی وجہ سے کیا ہے ان کے ڈھارک سرکلس بڑھ رہے ہیں ان کی اسکن پہ گلو ختم ہو چکا ہے اگر مطلب صحیح طریقے سے اپنی آنکھوں کو ریس رات میں پورے مطلب اچھے طریقے سے نیند کرے کیا ہے کہ ہمارے جو ڈار سرکلس ہے وہ بھی ختم ہو سکتے ہیں یا سکم پہ گلو آ سکتا ہے سوتے وقت سکن میں بلڈ فلو بھر جاتا ہے جس سے کہ چہرے پر نیچرل گلو آجنے لگتا ہے یا اگر دیکھیے تو مطلب انسان جاں رہتا ہے سونے کی وجہ سے سونے کی وجہ سے کالجن بنتا ہے یا جو سکم کو ٹرائڈ رکھتا ہے جریاں ختم کرتا ہے وہ چیزیں بڑھ جاتی ہے انسان کی مسل یہیااں بھالو کی صحت اگر دیکھے ہیں تو آج کل لوگ کہتے ہیں ہمارے بھال جڑ رہے ہیں ہماری بال کو سے بھالو صحت ٹھیک نہیں ہے انسان کو چاہیے کہ ایک پراپر طریقے سے اپنی نیند کا سائیکل ٹھیک کرے اس سے کیا ہے کہ بالو میں جو نیوٹریشن ہے وہ بھی ان کو ملے گا ان میں بلڈ کا فلو بڑے گا بال ان بال انسان کے بال چنا بھی کم ہو جائے گا یا انسان کی جو مطلب لمبی ہے وہ بھی اس چیز سے بڑھ جائے گی ریسرچ بتاتی ہے اگر انسان سات آٹھ گھنٹے اچھی نیند لے بھرپور سکول کی نیند لے تو ان کی عمر بھی بر سکتی اگر
ہاں بھائی جان اگر ہم مطلب کہ نیند اور تعلیم کی بات کریں تو مطلب طالب علم کے لیے نیند بہت ضروری ہے جب ہم پوری جب وہ پوری نیند لیتے ہیں تو مطلب کہ پڑھائی اور توجہ اچھی رہتی ہے ہم مطلب کہ سبق کو جلدی سمجھ جاتے ہیں اور امتہ میں بہتر نتیجہ حاصل کہتے ہیں تو کم نیند کی وجہ سے مطلب کہ درس میں نیند آتی ہے اور مطلب کہ پڑھائی مشکل نہیں لگتی تو اگر ہم نیند اور یاداشت کی بات کریں تو اچھی نیند ہماری یاداشت کو مضبوط کرتی ہے جو بات یہ ہم دن بھر سیکھتے ہیں دماغ انہیں نیند کے دوران بہتر طریقے سے یاد رکھتے اس لیے صرف محنت نہیں بلکہ پوری نیند بھی ضروری ہے میرے بھائی تو نیند اور صحت کی بات کرے تو پوری نیند لینے سے جسم کہ تکور مطلب کہ تکبور رہتا ہے مطلب کہ ہماری ہڈیاں اور مطلب کہ بی مطلب کہ مضبوط ہو جاتی ہے وہ بھی اچھی طریقے سے کام کرتی ہے جو لوگ پوری نیند لیتے ہیں وہ اکثر زیادہ صحت مند اور مطلب کہ تکور رہتے ہیں نا بھائی جان
جی تو جیسا کہ آپ نے ابھی کہا تھا مطلب جو مطلب پڑھائی کے لیے نیند کی ضروری ہے اگر ہم دیکے تو آج کل لوگ اپنی پڑھائی پر زیادہ فوکس کر رہے ہیں یا اپنی پڑھائی کو زیادہ سیریسلی دیتے ہیں اس سے کیا کیا ان ڈپریشن بڑھ چکا ہے اینزائٹی بڑ رہی ہے انسان کہتا ہے کہ مجھے یہ کرنا ہے وہ ایزام کرنا ہے انسان کو اور زیادہ ڈپریشن میں چلا جا رہا ہے اس کے لیے بھی اس کا علاج بھی انسان کی نیند ہے نیند کی کمی کی وجہ سے بھی ڈپریشن ہو سکتا ہے انسان کو کچھاہ پراپت اپنی نیند لے پراپر طریقے سے اپنی پڑھائی پر فوکس کرے تو انسان اینزائٹی سے بھی بچے گا اسٹڈیز میں بھی بہت زیادہ آگے بڑے گا انسان کو اسٹریس فریف ملے سونے سے جوٹ ہارمونیم اس کا لیول کم ہو جاتا ہے جس سے کہ ٹینشن دور ہو جاتی ہے یا سونے کے بعد اگر ہم دیکھیں تو انسان کا اچھا موڈ ہو جاتا ہے صبح فریش اٹھنے پر پورا دن ٹھیک طریق سے نکل سکتا یہاں ہم دیکھے تو پڑھائی اچھے طریقے سے ہو سکتی ہے مطلب لوگوں کے ساتھ گھلنا لگتا ہے اپنے رشتے اچھے ہو جاتے ہیں انسان کا ایک کانفیڈینس ہی الگ لیول پ اس دن ہو جاتا ہے یہ ہم دیکھیے اس کو مطلب آج کو ڈرائیونگ کے زمانے جو آج کل ہے لوگ بنا نیند کے ہی ڈرائیونگ کرنے لگتے ہیں اس سے کیا ہے نا کہ ایکسڈینس بڑ جاتے ہیں اس لیے انسان کو ڈرائیونگ سے پہلے اپنی ایک پراپر نیند پوری فالو کرے پورا کرے
مطب کہ اس کے نقصانات تو بتا ہی دیے ہیں تو اگر میں تھوڑے ہی بہت اور بتا دوں تو کم نیند سے ہر وقت سستی رہتی ہے سر درد آنکھوں کی تھکان اور توجہ کی کمی پیدا ہو سکتی ہے تو کبھی کبھی انسان چھوٹی چھوٹی چھوٹی باتوں پر بھی غصہ کرنے لگتا ہے نا تو مطلب کہ نیند اور موبائل فون اگر کی بات اگر کرے آج کل بہت سے لوگ سونے سے پہلے دیر رات تک موبائل کا استعمال کرتے رہتے ہیں یہ تو ہم سبھی دیکھتے ہیں تو اس وجہ سے نیند دیر سے آتے ہے اور صبح اٹھ کر مشکل ہو جاتا ہے تو اس لیے سونے سے کم از کم کم تیس منٹ پہلے موبائلکھ رکھ دینا چاہیے نا بھائی جان تو روزانہ ہلکا فھلکا کا مطلب کہ والک یا ایکسرسائز کرنے سے نیند بہتر آتی ہے ورزش سے جسم کی تھکان دور ہوتی ہے اور رات کو سکون کی نیند آتی ہے تو مطلب چھوٹے بچوں کو مطلب کہ بڑوں کے مقابلے میں زیادہ نیند کی ضرورت ہوتی ہے نیند ان کی مطلب کہ کہ نسوں میں اور دماغ مطلب کہ کے لیے بہت ہی زیادہ ضروری ہے
جی بھائیان اگر ہم دیکھیے تو مطلب آج کل کی ہماری زندگیسی چل رہی ہے مطلب ڈپریشن ہو رہ ہیں اینزائٹی ہو رہی دن بھر کا کام ہے اس کے لیے ہمیں چاہیے پراپر نیم کو فالو کرے اچھے طریقے سے آرام کریے مطلب چلیے آپ کے ساتھ بات کر کے
ہاں بھائیجان مجھ بھی آپ کے ساتھ بات کر کے بہت ہی اچھا لگا
جی بائی آپ بھی اپنا خھرل اٹھے رہیے اللہ حافظ